کیس ہاں جی سب خیریت ہے الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور نہیں کچھ نہیں پڑھائی کر رہی تھی سوچا کہ کال کر دیتی ہوں ایک
جی آج تو سنڈے ہیں تو آج آپ اپنے دوستوں سے ملنے نہیں گئے
نہیں نہیں کہاں گئے پڑھائی میں ہی بزی ہیں چھٹیاں پڑ گئی ہیں تو ہوم ورک کر رہے تھے
اچھا اچھا جی آج کل ابھی آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دے دے دو ونچ بابپ بڑے ہو جاؤ گی ج آ کی شادی ی ہو جائے گی پھر جب آپ کا نکاح ہو جائے گا پھر آپ بالکل بھی نہیں اپنے دوست تو وہ وقت دی پاؤ گے
جی ہاں صحیح بولا آپ نے
جی کیونکہ ہمیں پت ہے نا کی ہماری بھی تارا بھی ا کاؤ گیا ہے اس کے بعد تو کبھی چکر ہی نہیں دیکھی ہے دوستوں کی کبھی بات ہوئی ہے نہ کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ کچھ
جی جی
اسے جتنا ہو سکے ابھی آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اپنی سہیلیوں کو
جی
جی
آپ کی کوئی دوست
جی دوست تو بہت تھی لگے لیکن بھی ابھی تو کسی کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی
ہاں جی ضرور نکاح کے بعد تو سب دور ہو جاتے ہیں
جی جی سب دور ہو جاتے بس وہ یاد رہ جاتے ہے کہ پہلے ہم ایسے باتیں کرتے تھے ہم یہاں جاتے تھے ہم با جات تھے ہم ساتھ میں بازار جا کے شاپنگ کرتے تھے تو اب بس اب کچھ نہیں ہےب دور ہو گیا
نہیں آپ کو تو بہت یاد آتی ہوگی دوستوں کی
جو ہماری پکی سہیلیاں ہوتی تھیں وہ ان سے بھی آج کل بات نہیں ہوتی ہے تو بالکل کوئی ملاقات نہیں کر کچھ تو پھر یاد تو بڑی آتی ہے ان کی جی جی اب تو گھر کے کاموں میں ہی بزی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں س سارا دن اسی میں ہی چلا جاتا ہے سارا سارا وقت انہی کو ہی دینا پڑتا چاہے بچوں کو ہی دینا پڑتا ہے جی
ہ ہوں اور بتایے
اور آپ ہوگی آپ کی پڑھائی
ہاں جی ہوگی ہو گی
بس میں بھی ابھی بچوں کا ہی کھانا بنا رہی تھی
جی جی
جی اور آج آپ نے کیا بنایا آج آپ کی امی جاننے کی کیا بنا
آلو کی سبزی بنائی ہے
اچھا اچھا تو آج سنڈے ہے تو آج اپ نے گوشت نہیں بنایا
اگلے سنڈے پہ بنائیں گے جی
جی اور آپ اپنے دوست تو سے فون پہ تو ضرور بات کر ہوں گے اس فون میں تو آپ کی گفتگو ہوتی ہوگی ملاقات کاٹنا صحی لیکن فون پہ تو ضرور ہوتی ہوگی جی اور اور بتائیں جی جی جی سب سب خیریے بس آپ بتائیے وہاں پر کیسے چل رہا ہے موسم کیسے چل رہا ہے برسات ہو رہی ہے یا نہیں
الحمد للہ یہاں پہ تو بہت ہوا چل رہی ہے بہت اچ اچھا ہے موسم
اچھا اچھا تو اچھی بات ہے نہیں تو یہاں تو بہت بہت زیادہ گرمی ہے برسات کا تو کوئی پتا ہی نہیں ہے برسات ہوگی بھی یعنی دو دن ہو کر گئی ہے اب تو اتنی گرمی ہو گئی ہے بس کے کارن کی برسات آ کے جب چلی جاتی ہے تو اس کے اس کے بعد پھر جو گرمی شروع ہوتی ہے
جی جی اللہ کی سب رحمت ہے کہ کہ یہاں پہ بارش پڑ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اور ہوا چل رہی ہے
جی بالکل بالکل اللہ کی رحمت ہی چاہیے
اور اپ نے بس اپنے بچوں کے لیے یہ سوچ رہی ہوں کہ آج آج بس کے لیے میں نے بنایا ہے ہے گوشت بنایا ہے تو ساتھ میں سوچا کہ چلو کہ تھوڑی سی چٹنی بنا دو ساتھ میں جو میرا بیٹا ہے اس کو بہت زیادہ پسند ہے جو پودینہ ہوتا ہے اس کی چٹنی اس کو بہت پسند ہے
ہاں ہاں اور آپ کا بیٹا کون سی کلاس میں ہے ابھی
جی وہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی ابھی تو فرسٹ
ہاں جی بہت قسمت والا ہے آپ کا بیٹا ان کو اسکول لائف مل رہی رہی ہے ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں اب تو
بالکل اب تو کی جرنی شروع ہوئی ہے
جی جی بہت دوست دوستوں سے ملاقات ہوگی بہت دوستی ٹوٹے گی اب تو
بالکل بالکل یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے یہ تو سفر ہے یہی تو زندگی کا سفر ہے کہ کچھ لوگ ملیں گے کچھ لوگ بچھڑیں گے پھر نئے لوگ ملیں گے پھر نئے پھر پرانے بچھڑیں گے یہ تو چلتا ہی رہنا یہ تو سفر ہی ہے
جب پرانے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے پھر دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں
یہی تو بچوں کی خاصیت ہوتی ہے یہی خاصیت بڑوں میں نہیں ہوتی پی ایس بڑے بڑوں میں زیادہ جمنند آ جاتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا میں بھی نہیں کروں گی جب تک وہ مجھ سے معافی نہ مانگے تب تک میں بھی نہیں کروں گی یہ چیز بڑوں میں آ جاتی ہے لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ دل کے صاف ہوتے اور کوئی بات نہیں اسے مجھ سے لڑائی کہ کوئی بات ہم بات کر لیں گے ہم ہم سوری بول دیں گے ہم معافی مانگ لیں گے یا پھر کچھ بھی نہیں بہ تو لگ یا پھر وہ ایسے کرتے جیسے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا پھر ایک ہو جاتے ہیں کچھ ماں ایک ہوتی ہیں جو چیس لڑ وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں
جی
یہ چیز سے مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ لڑ رہے ہو تب تک تو بچے ایک بھی ہوگئے لے
جی میں تو کہتی ہوں اگر دونوں بچوں پر لڑائی ہو تو ان کی امی کو ایک دوسروں سے مطلب
منہ نہیں بالکل بالکل منہ نہیں مڑ لینا چاہیے میں نے ایسے بہت دیکھا ہے کہ بچے تو ہم ج لڑ رہے ہیں اور تیرتے وہ بچے پیچھے ہم لڑتے تو بچے تو ھے ہوتے ہیں
ہاں جی
تو بڑائی بھی ٹھیک ہے
جی ہم بڑے ہی لڑائی کر بیٹھتے ہیں
بالکل بک بڑے ہی لڑائی کرے تھ ج
جی
ج سب کچھ ہو جاتا ہے ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ چیز نا ہر ایک انسان کے اندر ہر ایک سب چی آد نا ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہاں کوئی بات نہیں بچے بچے تو ڈر گے تویں پھر ایک ہو جا بڑو کا لڑکی تو کوئی مطلب نہیں نہیں پدنی
ہوں رشتے ہی خراب ہوتے ہیں بڑوں کے لڑنے سے
بالکل بالکل کوئی سی فرمایا آپ نے رشتے ہی خراب ہوتے ہیں یہ چیز کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی
ہوں ہوں
تو آپ کی چھوٹی فیملی ہے یا یا بڑی چمے
نہیں ہماری چھوٹی فیملی ہے صرف چار لوگ ہیں بس
اچھا اچھا پھر پھر جوائنٹ فیملی کا آپ زیادہ نالج نہیں ہوتی زیادہ جانکاری نہیں ہوگ
اور بتائیں آپ کی جو بچہ ہے اس کے دوست آتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے شہزادے کے
اس کے دوست ابھی وہ چھوٹے ہے تو ابھی تک تو اس کو اپنے زیادہ تردر دوستوں کا نام ہی نہیں پتا
ہاں
جی اس کو ابھی تک نام ہی نہیں پتا وہ ویسے ہی سر ک جائے گا کہ جیسے اگر اس کے سامنے کہئی اس کا اسکول کا کوئی کلاس میٹ اس کو کوئی مل گیا تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے پت نہیں کچھ ہو گیا مجھے گئے گا امی جان یہ تو وہی لڑکا ہے جو میرے کلاس میں پڑھتا ہے میرے کے ہاتھوں کیا ہوا تو یہاں کیسے آ گیا وہ وہ ہاں کہسے آ گیا وہ اس کو کیسے پتا کہ ہاں آنا ہوتا ہے میں کہ میں کیا یہ تھوڑی نا ہوتا ہے کہ جہاں آ جاؤ گے وہاں کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس کو پوچھے گا جا کے کہ تو یہاں کیسے آیا تو یہاں کیسے آیا تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بس اس کو جیسے اس کو میں کسی فرینڈ کا نام پوچھوں تو کہے گا فرینڈ ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا
ہاں ہاں بچوں کی میمی بہت کم ہوتی ہے
میمی تو ہوتی ہے پر نا وہ دلچسپ نہیں لیتے نا کہ کسی کے نام جاننے میں کہ ہاں اس کا نام یہ ہے وہ ہے جو تھوڑا تھوڑا بڑھے گا جیسے اس کی عمر بڑھے گی پھر اس کو پتہ لگے گا کہ ہاں اس کا یہ نام ہے کیونکہ ابھی جیسے وہ جیسے وہ آگے آگے کلاس میں جاتے تو ان کے سیکشن چینج ہوتے رہتے ہیں
جی جی
تو جیسے بھی نئے سیکشن میں آ گئے تو سارے نئے ف بن گئے تو اس کا نام یاد ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے
جی ہاں جب بڑا ہو جائے گا کلاسیں بڑی ہو جائے گی ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ اس کا بانڈ بھی صحیح رہے گا اڈ اس کو جی اس کو پتا رہے گا کہ دوسروں کا نام کیا ہے پھر رت دوست ہی اسٹارٹ ہوگی ان
جی جی ابھی تو بس بچپنا چل رہا ہے کوئی ریئل دوستی ہے نہیں ہاں اگر اس میں سے کوئی بچہ اس کے ساتھ ہمیشہ اسی سیکشن رہا ایک ہی سشن میں رہا تو ضرور اس کی پکی دوستی ہو جائے گی پر اگر اس کا پھر پھر کوئی ہر بچی کے ساتھ سشن نیا سشن پھر تو مشکل ہے کہ پھر جب بڑا ہوگا جب ففتھ میں آ جائے گا تھوڑی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں مجھے بھی اپنا کوئی بیسٹ فرینڈ بنانا ہے تو اپنے آپ ویسے تو فرینڈس اپنے آپ بنتے ہیں پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ میرا فرینڈ ہے یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے ابھی تو ہم اس کو پوچھیں گے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیسٹ فرنڈ کہے گا سارے میرری بیسٹ فرینڈ ہیں
ہاں جی چلیے ٹھیک ہے پھر ہمارا ٹائم ہو گیا
جی جی جی جی کوئی نہیں مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے خدا کو پر ڈاکٹ